ج
ہیلو
ہ السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ج جیی الحمد ال للہ بتے
ہاں خ س ہے بس بیٹھے ہوئے روم میں آپ کہاں ہیں
کم بھی کم اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں ہ جی ہ
گرمی لگ رہی ہے
ہاں گرمی تو ہے بھائی
بہت زیادہ
بہت بہت زیادہ اور بتائیے حال چلتے یہ کیسا ہے
سب چیز یہ ہے
ٹیک ہے ہ مارکیٹ طر گیا تھے ابھی
ہاں گیا تھ ہے بھوک لگی تھی کچھ کھانے گئے تھے سموسا وغیرہ کھائے کچھ ہاں برس وغیرہ نہیں تھی تو نہیں تھا برش وغیرہ کا خریدنے گیا تھا
سسہ کھان جیا تھ ہے نہیں
آادب تو تمام جنے گئے تھے
کیا کہ ہیں
وغیرہ
برش وغیرہ لینے گتے ہیں برش بھی اور پیسٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا تو لے لیے تج فرس
پلو
ہوں
ہم ابھی ابھی گھر سے آئے ہیں تو کچھ نہیں تھا تو پھر
اور بتائیے
پڑے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے
اورک ہےناا ہ ہ سوار سے کلاس اسٹارٹ اسٹارٹ ہو جائے گا
ہاں آج سے کلاس بھی بیٹھیں گے ستے ہیں کیا حال ہے اس بہت دن بعد بیٹھنے والے ہیں ایک
ہوں
ہوں
اس سے کلاس کیجیے گا نا مغرب کی نماز کے بعد
ہاں واقعی خدومات پڑھیں گے پھر کلاس کریں گے
کتنے بجے تک پڑھائی ہوتی ہے رات میں
مب س نگری جو آباد سے توشار ایسا تک پھر ایسا بعد کھانا وانا کھانا وغیرہ کھا کر پھر بیٹھتے ہیں تو گیارہ بجے تک گیارہ بجے اھتے ہیں اس در موبائل چلاتے ہیں بارہ بجے سوتے ہیں پھر اٹھنا پڑتا ہے پانچ بجے
ہ
ہ پ مس ویر پتکے ہ حجر کی نماز پڑھتے ہیں
چ مس پڑ کا رہ پڑھ کسی کو پڑھنا ہوتا پڑتا ہے کہ اور کسی کو نیندال آتے ہیں تو ب سو جاتا ہے اتنا بھی نہیں ہے کو کیا کہتے ہیں دباؤ نہیں ہے فیدرآباد
ہوں
پھر کلاس شروع ہوتی ہے کیا کرتے ہیں سات سات بجے سے
بارہ بجے اتے سے اسٹارٹ ہے کلاس
ہ سے نو بجے تک نو بجے تک پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر بیٹھتے ہیں ساڑھے نو بجے پھر ساڑھے بارہ بجے تک بیٹھتے ہیں
مطلب کل ملا کے دن رات میں کتنے گھنٹہ تک پڑھائی ہوتی ہوگی
دو گھنٹہ اور د گ سج کلاس پانچ گھنٹہ سکل
کس پانچ گنٹہ اور عملا وغیرہ کیسا چل رہا ہے عملہ وغیرہ
ہاں سب صحیح ہے خدا کا شکر ہے درست ہو گیا ہے
ہوں جی اور بتائیے جمعرات کی تیاری ہو رہی ہے جمعرات کی
ہوں جمعات کے مجھے کیا تیاری کرنی ہے بھائی جس کا نام ہوگا وہ تد کہ ہی رہے گا ہم تو صرف بیٹھنے کی تیاری کریں گے ہے نا
ہاں
ہوں
اور بتائیے
سب بڑھیاں
اپڑیا ہے نا
ہوں سب بڑے ہیں فسٹ کلاس
ہوں
کیا کہہ سکتے ہیں ہے نا
ہاں جی جی جی
اور آپ کے ابو کیا تجارت کس چیز کی تجارت کرتے ہیں
ہاں تجارت نہیں کرتے ہیں تجارت ہ کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں سے کچھ نکل اناج اگتا ہے تو اس کا ہی تجارت کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں بھائی موبائل موبائل شاپ کھولے ہیں اور بڑے بھر گاڑی چلاتے ہیں اپنی گاڑی ہے ان کی بکنگ میں جاتے ہیں سب اللہ کا شکر ہے بڑھیا ہے
کون سی گاڑی ہے
کون س انووا ہے فور وہیلر اپنی گاڑی ہے ہ بھائی کا موبائل شاپ ہےی ہے ابو رہتے ہیں تو وہ ٹریکٹر بھی رکھے ہیں ساتھ میں کھیتی باڑی کے لیے وہ سہایتا بنتا ہے نا
ہاں کھیتی باڑی بھی سندر نہ ہے سب کا ٹھیک ٹھاک ہے
ہوں
زمین کے معاملے میں بھی اچھا ہے
ہاں ہاں زمین کے معاملے ماشاء اللہ ہے زمین ہے
ہوں ماشاء اللہ اچھی بات ہے
ہوں
او کب شادی ہوگی آپ کے بھائی کی
شادی توب تیاری چل رہی ہے شادی ہی کی
ہاں
ہ ابھی دو کم پھنسے ہوئے ہیں ایک کیا کہتے ہیں گھر بھی بنانا ہے ابھی سوچ بھی ڈوبے ہیں گھر بنیں پہلے ہییا شادی کرے ہ
آب ان میں گھر آب ان میں گھر نہیں نہیں ہے ویسا کیا کہتے ہیں مٹی کا گھر ہے
مٹھیک ہے
ہاں تو اسی کو بنانا ہے اگر تو یہی وچار میں ہے مشورہ ہو رہا ہے کہ پہلے گھر بنایا جائے گ شادی تو بھائی بولتے ہیں کہ پہلے گھر بنایا جائے شادی وغیرہ بھی نہیں ہوگی ہاں
تو کب تک بن جائے گا گھر
ہےیر ابھی تو شروع تو نہیں ہوا ہے بائک صرف اینٹ گرائی گئی ہے
ہ
تو پتہ نہیں کیا
کو متا کہ مطلب سامان جو ہے سامان اکٹھا کر رہے ہیں نا
ہ پے سامان اکٹھا کر لیں گے پھر بنانے کا شروع کریں گے
ہاں
اب کیا کہتے ہیں جوائنٹ فیملی ہے تو گھر تو لمبا چا لمبا چوڑا چاہیے نا
ہاں ہاں
جوائن فیملی کے لیے تو چاہیے
ہوں
ہوں ہوں
بہت ب آپ کے جی جا جی کیا کرتے ہیں
ان کی بھی سمجھیے سرکاری نوکری ہو گئی ہے
سرکاری جواب
ہ سرکاری جاب ہو گیا کیا اگر کمپیوٹر ٹیچر ہیں
ہ
ہ پہلے جیو آفس میں کام کرتے تھے اور کیمرہ وغیرہ بھی کا کام کرتے ہیں کہ اسٹاف بچے ہیں کیمرہ کے لیے
ہاں
ہ ہ تو وہ بھی کام کر لیتے ہیں اور پھر سرکاری نوکری ہو گئی جو ہو گیا پہلے جیو آفس میں رہتے تھے اس سے پہلے چھوڑ دیے ہ چھوڑ دیے اس کو اب نوکری لگ گئی ہے تو نوکری اپنی نوکری کر رہے ہیں صحیح ہے کیا ہے
جی جی بالکل ماشاء اللہ تو اچھی بات ہے
ابھی تنخواہ کم ہے لیکن آگے چل کے ضرور بڑھے گی کیا
ہاں
سرکاری نوکری ہے بھائی سرکاری نوکری میں کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ اتنا اتنی اتنا کاات ہیں وہ بڑھتا ہی رہتا ہے ہمیشہ
ہاں ہاں
ہاں
اور بتائیے
ہوں
اپنی طرف سے بتائیے
میرا تو اب بھی ٹھیک ہے بائی پ آرتی ہی کا مانتا ہے تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہے نا برسات کی وجہ سے
کیا کیا دقت ہو رہی ہے
موسم کے حساب سے سامان جو ہوتا ہے تیل نہیں ہو پا رہا ہے اس ا ہاں گرمی ہے تو گرمی میں جو تجارتی سامان ہے گرمی میں سپلائی نہیں ہوتا ہے تو اسی میں اپ س کام جو ہے تھوڑا نارمل چل رہا ہے
اب کے بھائی لوگ کہاں ہے بھائی
ن لوگ تو سب کراچی میں ہی ہیں
ہوں بڑے بئی رہ
ہاں بڑے بھائی جی اور چھوٹے بھائی ج
اچھا سننے میں آیا تھا کہ پانک گئے تھے
ہاں گئے تو تھ پچ سو
کب آ گئے ہیں ادھر سے
ادھر سے محرم کے ایک دن بعد ترت وہاں سے نکل گئے بااکی سے
آپ کے ہم میں بھی گئے تھے
امی بھی آئی تھی ابو بھی آئے تھے اور دونوں بھائی بھی آئے تھے
اچھاتھ فم
ہاں اب چگ جائے تھ
محرم میں یہاں رہے اپنے گھر میں اس کے بعد محرام کی ایک دن بات ہو رہا تو واپسی چلنے گئے وہاں ران
اچھا اچھاچ
اھی آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں بڑے بھائییا
کیا کریں گے ابھی وہ ڈاکٹری ہی کر رہے ہیں نا ڈاکٹری ہی
کورس کرنے ہیں ڈاکٹری کا
ہاں ڈاکٹری ہی کورس کر رہے ہیں آپ ساتھ ہی ساتھ کلینک میں رہتے ہیں ابھی دوا دکان میں
اچھی بات ہے
تب ہوگی اگر وہ بھی تو بہت اچھا رہے گا سمجھے
ہاں اس نوکری کی ہی تیاری ہے
ہاں اور چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں ہاں ایک دم بالکل بالکل چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں
چھوٹے ہو بھی کمپیوٹر کورس کر رہا ہے بھی
ھمم
صبح صبح دو گنٹہ کمپیوٹر کورس کرتا ہے باقی گھر میں پڑھائی کرتا ہے ایسے ٹویلتھ میں بارہویں کلاس میں ہے
ہاں ہاں اچھی بات ہے چلیے ٹھیک ہے بھائی تب